ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں تم سناؤ
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں تمہارے گھر میں سب ٹھیک
ہاں شکر اللہ کا اور کھانا کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا تم نے کھا
نہیں میں نے بھی ابھی نہیں کھایا کیونکہ آپ کو پت ہے میری بہن ابھی سبزی ہی بنا رہی تھی
اچھا ٹھیک
ہاں وہ گئی تھی اصل میں یہ ا لال جو گئی تھی وہ کچھ لانے اس کو دری ہوئی نا وہاں سے اب وہ ابھی سبزی ہی بنا رہی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں
اور بتاؤ
بس آپ اسکول کیوں نہیں آئی تھی آج
میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی
اچھا ہم تو گئے تھے لیکن ہم نے اور آج سارے کلاسز دیے وہاں پہ
اچھا ٹھیک
ہاں مجھے لگا تھا صبح آپ بھی آؤ گے جب اب ہم کلاس دے رہے تھے تو پہلا کلاس دیا ہم نے آپ نہیں آئے پھر میں نے سوچا چھوڑو آپ نہیں آؤ گے پھر
ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا
آج اسکول میں انوائرمنٹ کے بارے میں لیکچر ہوا تھا اور مجھے یہ موضوع بہت دلچسپ لگا میں چاہتی ہوں کہ ہم پر اس پر تفصیلی گفتگو کرے
بہت اچھا خیال ہے انوائرمنٹ آج کل دنیا کا کے سب سے اہم موضوعات میں سے ایک ہے ہر ایک طرف ماحول کی حفاظت اور پلیوشن کا مسائل پر بات تھوڑی ہے
سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ انوائرمنٹ سے مراد کیا ہے
انوائرمنٹ یا ماحول سے مراد ہمارے ارد گرد موجود تمام قدرتی اور انسان آسانی عناصر ہیں جیسے ہوا پانی زمین درخت پہاڑ دریا جانور پرندے اور انسان یہ سب مل کر کر ہمارا ماحول بناتے ہیں
بالکل یعنی ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اور جس سے متاثر ہوتے ہیں وہی انوائرمنٹ کہلاتا ہے
ہاں ہماری صحت زندگی اور مستقبل کا دار و مدار بھی اسی ماحول پر ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ماحول صاف اور صحت مند ہو تو لوگ بھی صحت مند رہتے ہیں
بالکل صاف ہوا اور صاف پانی صحت مند زندگی کی بنیادی ضرورت ہے
آج کل پولوشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تمہارے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
میرے خیال میں گاڑیوں کا دھواں فیکٹریز کا دھواں پلاسٹک کا زیادہ استعمال اور درختوں کی کٹائی پلیوشن کے بارے اسباب ہے
ہاں جب میں شہر کا مصروف علاقوں سے گزرتی ہوں تو ہوا میں دعا اور گرد محسوس ہوتی ہے
اسی وجہ سے بہت سے لوگ سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں
ایئر پولوشن واقع ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے
بالکل آلودہ ہوا اجتھما الرجی اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے
مجھے ہاں ہاں ہاں ہماری صحت زندگی اور مستقبل کا درمدار بھی اسی ماحول پر ہوتا ہے لیکن
ہاں آ درخت لگانا بہت ضروری ہے درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں
ہاں جب میں شہر کا اسی لیے درخت ہاں اس لیے درختوں کو زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے
بالکل اگر درخت کم ہو جائے تو ہوا اور ماحول دونوں متاثر ہوتے ہیں
مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ بلا وجہ درخ خود کار دیتے ہیں
مجھے بھی درختوں کی کٹائی سے نہ صرف پولوشن بڑھتا ہے بلکہ جانوروں اور پرندوں کے گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں
ہاں کئی جانور صرف اسی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے رہنے کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے نا
اسی لیے وائلڈ لائف کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے
پانی کی آلودگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تا ہے فیکٹریز کا گندا پانی اور کچرا دریاؤں اور جھیلوں میں ڈالا جاتا ہے جس سے پانی آلودہ ہوتا جا رہا ہے
اور پھر لوگ وہی پانی استعمال کرتے ہیں جس سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں
بالکل اسی لیے پانی کی حفاظت اور بچت دونوں ضروری ہے
ہمارے گھر میں بھی والدہ ہمیشہ پانی ضائع نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں
یہ بہت اچھی بات ہے ہر فرد کو پانی کی قدر کرنی چاہیے
تم نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں سنا ہوگا کیا
ہاں ہاں کلائمیٹ چینج سے مراد موسمی نظام او میں غیر معمولی تبدیلیاں ہیں جو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں
اور گلوبل وارمنگ بھی کسی سے متعلق ہے نا
بالکل جب زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں
اس کی وجہ سے گلیشرس پگھل رہے ہیں اور سمندروں کی سطح بڑھ رہی ہے
ہاں اور کئی علاقوں میں سوکھ اور کئی جگہوں پر شدید سیلاب بھی آ رہے ہیں
ہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں ابھی موسم پہلے جیسا نہیں رہا اب
میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں کوئی بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے زیادہ برف پڑی پڑتی بڑی ہوی ہوتی تھی
ہاں اگر آپ اس بار دیکھو گے اس باری برف بھی نہیں پڑی پلاسٹک پلیوشن بھی آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے
بالکل پلاسٹک جلدی ختم نہیں ہوتا اور زمین اور پانی دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے
ہاں اسی لیے ریوزیبل بیگس استعمال کرنے چاہیے
ہاں اور سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال کم کرنا چاہیے
تمہارے علاقے میں صفائی کی صورتحال کیسی ہے
ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی کچرا سڑکوں اور نالیوں میں پھینک دیتے ہیں
یہ بہت غلط بات ہے اس سے اس سے گندگی اور بیماری دونوں پھیلتی ہے
بالکل ہر شخص کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے
اسلام بھی صفائی پر بہت زور دیتا ہے
ہاں صفائی کو نہ صرف اس ایمان قرار دیا گیا ہے
ہمارے اسکول میں ایک صفائی مہم چلائی گئی تھی
اچھا پھر کیا ہوا
ہم سب اسٹوڈینٹس نے مل کر اسکول اور اس کے آس پاس کے علاقے کی صفائی کی تھی
واہ یہ بہت اچھی بات ہے ایسی سرگرمیوں بچوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے
اس دن مجھے محسوس ہوا کہ کہ اگر ہر شخص تھوڑی کی کوشش کرے تو بہت بڑا فرق آ سکتا ہے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں
کیا تم ریسائکلنگ کے بارے میں جانتی ہو؟
ہاں ریسائیکلنگ سے مراد پرانی چیزوں کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا ہے
اس کے کیا فائدے ہیں؟
اس سے کچرا کم ہوتا ہے قدرتی وسائل کی بچت ہوتی ہے اور ماحول کو کم نقصان پہنچتا ہے
یہ واقعی بہت مفید عمل ہے
بہت سے ترقی یافتہ ممالک ریسائکلنگ کو بہت اہمیت دیتے ہیں
ہمارے ملک میں اب اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے
بالکل
تمہیں قدرت میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے
مجھے سبز پہاڑ دریا اور پھول بہت پسند ہے انہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے
مجھے بھی جب میں باغ میں جاتی ہوں اور تازہ ہوا محسوس کرتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے
قدرت وااک ہی اللہ تعا لا کی بہت بڑی نعمت ہے
اسی لیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے
اگر ہم قدرت کی قدر نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں اس حسن سے محروم
سوشل میڈیا اینڈوائ ہیمٹ کے حوالے سے آگے پھیلانے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے
ہاں لوگ ویڈیوز اور پوسٹس کے ذریعے ماحول کی اہمیت کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں
میں نے کئیم کیمپینگز دیکھی ہے جن میں درخت لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ نوجوان نسل اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتا
بالکل اگر نو جوان فیصلہ کر لیں تو بہت سی تبدیلی لے سکتے ہیں
میں بھی اسی رائے کے ساتھ ہوں
اگر تمہیں انوائرمنٹ منسٹر بنا دیا جائے تو تم سب سے پہلے کیا کرو گی
میں ملک بھر میں شجر کاری کی مہم چلاتی اور غیر قانونی درخت کٹائی پر سخت پابندی لگاتی
بہت اچھا خیال ہے
اورر تو
میں اسکولس اور کالجز میں انوائرمنٹل ایجوکیشن کو مزید فروغ دی تھی
یہ بھی بہت ضروری ہے تعلیم اور آگاہی کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے
بالکل ہر شخص کو بچپن سے ماحول کی اہمیت سمجھنی چاہیے
چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی بہت اثر رکھتی
جیسے بجلی ضائع نہ کرنا
ضرورت کے مطابق استعمال کرنا
پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی پلیوشن کم کر سکتا ہے
بالکل اس سے گاڑیوں کی تعداد اور داں دونوں کم ہوں گے
سوشل سولر انرجی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
سولر انرجی ماحول دوست دذریہ ہے اور مستقبل کی ضرورت بھی
رینیویبل انرجی واقع انوائرمنٹ کے لیئے مفید ہے
ہاں اس سے آلودگی میں کمی آتی ہے
آخر میں تم انوائرمنٹ کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہو گے
میں یہی کہوں گی کہ ماحول ہماری امانت ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے
اور میں کہوں گی کہ ہر شخص پانی بچائیں صفائی کا خیال رکھے اور پلیوشن کم کرنے کی کوشش کریں
بالکل چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر بڑا فرق پیدا کر
مجھے امید ہے کہ ہم ہم سب مل کر ماحول کو صاف اور صحت مند بنا سکتے ہیں
انشاء اللہ یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی بلائی کے لیے ضروری ہے
بہت اچھی گفتگو رہی
ت مز آایا
اللہ حافظ